ہیلو آواز نہیں آ رہا
ہیلو ہاں بی آیا السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت سے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا ہے آپ بتاؤ آپ سے خیریت سے ہو
ہم ہم تو خلی آستے ہیں
اچھا اور
اب اچھا ہے ہاں اور ابھی ہم کا ہم ابھی کام کرتے ہیں
اچھا کون سا کام کرتے ہو ابھی
ہم ایک کاریا آپ میں کام کرتے ہیں
کیا آپ میں کام کر رہے ہو اچھا ابھی ابھی ہو کہاں پہ اب گھر میں ہو یا باہر میں کہیں گھومنے گیا
ابھی تو گھر میں بیٹھا ہوں اور موبائل چلا رہا ہوں
اچھا گھر میں بیٹھے ہو نا اچھا اور پڑھائی کرتے کہ نہیں کرتا
کرتے ہیں
یا ایسے خالے گل چھررے اڑاتے ہو
نہیں پڑھائی کرتے ہیں
آج کی رہا ہ سگووارا
آپ حضرار آپ کیا ہو رہا ہے میں بول رہا ہوںڑھائی کرتے گل چھررے خالے اڑاتے ہو
ہم تو بول رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں
اچھ
ٹیلھ کلاس میں پڑھتے
انا ٹولت نہیں ہو نا
ہاں ہاں اردو بھی پڑھتے ہیں
اچھا اردو پڑھتے ہو نا اردو میں کہاں تک پڑھے ہو کون سا اردو پڑھتے ہو ابھی
پانچویں اردو پڑھتے ہیں
اچھا پانچویں پڑتا ہو ماشاء اللہ بہت بڑھیا
اور آپ کون سا اردو پڑھتے ہو
ا میرا تو ابھی بہت آگے ہے
مدرسہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے
میں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں یار کیا بولتا ہے تم
تو واہ واہ ماشاء اللہ بچ بچوں کو پڑھات تھ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو
تواں پانچویں اردو تم پڑھو نا اس سے آگے میں پڑھا ہوں
کتنا اردو کتنا اردو پڑھائے گا
سننی بیچتی جب میں بہت آگے بڑ چکا ہوں
تب تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا
ہاں بہت اچھا ہے ہم کچھ اگر تم کو کچھ سیکھنا ہے تو بتاؤ ہم سکھا دیں گے کچھ جاننا ہے کچھ ا پہچاننا بولو سکھا دیں گے
تو سلام کرنا کیسا ہوتا ہے
سلام کرنا اچھا ہوتا ہے سلام سلامتی بھیجنا ہوتا ہے کہ آج آپ اچھے رہو سلامت رہو ہمیشہ
او یہ بات ہے نا تو اور بتاؤ کیا کر رہے ہو ادھر
ابھی میں ایسے ہی بیٹھا ہوں کیا کروں گا نہیں ناشہ اب تو ناشہ ابھی لنچ کر دینا کرنے کا ٹائم ہے ناشہ کون کرے گابھی
ہاں ڈنر ابھی کو نہیں کہتا نا
ابھی کرتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں نا تم لوگ ڈ کتنا بجے کرتے ہو
ہم لوگ تو بچ جاتا ہے نو
اچھا نو بج جاتا مطلب آدا گھنٹہ مانگی ہے نا تو تو تم لوگ ابھی ناشتہ کیا ہوگے
نہیں ابھی ناشتہ کہاں کیے ہیں ابھی نو بجے کرتے ہیں ہم لوگ ناشتہ ابھی کتنا بجہ ہے ا آٹھ چھبیس بجا
نو بجے ناشہ کرو پھر کانا کب کاؤ
ناشتہ نہیں کھانا بھول ہو گیا کھانا کھاتے ہیں نو بجے ہاں ہاں ناشتہ کرتے ہیں ادھر
اچھا چھ بجے کر دو مطلببھی گناسہ کر لیے ہے نا ابھی بولے نو بجے ناشتہ کرتے ہیں
وہ بھول ہو گیا بھائی
بول ہو گیا ہک اور کھانے میں کیا کیا کھائے گا روٹی یا چاول یا پلاؤ بریانی کھ چلے گا
نہیں نہیں نہیں چکن اور بات
اچھا چکن اور بھات بھات کیا ہوتا ہے
چکن وہ چکن ہوتا ہے پلٹا مرغی جانتا ہے نا وہ وال چکن ا بات ہوتا ہے صحت کے لیے کھاؤ گے تو بہت اچھا رہو گے
باپ میرے کو سمجھ نہیں آیا بات کس کو بولتا ہے اچھا چاول کے بات بولتا ہے نا او چاول اور چکن اور نا اور اور ناشتے میں کیا کھایا
ناشتے میں کھایا چا چا اور نیمکی اور ہ بسکٹ وسکٹ ویسے جیسے جیسے کھا ل
اچی
بسکٹ اور لچھا سے میں کھا لیے
اچھا بسکٹ بسکٹ کیا ہوتا ہے بسکٹ ہوتا ہے نا
بسک بسکٹ ہوتا ہے لیکن بٹر بسکٹ کھائیں
اچھا اور لچھت سے کون سا لچھت سے ہوتا ہے
لچھا سےو آتا ہے نا جو عید میں کھاتے ہیں نا آپ لوگ ہاں ہاں آپ ابھی سمجھے
اچھا آپ بول تو ایسے تم لوگ گاؤں کا آدمی ہے نا تو بہت سمجھنے میں گڑبڑ ہوتا ہے اسے نا
کا آدمی نہیں ہونا آم سار کااد میو
تو شہر کابمی ہے نا
ہاں
کون سا زظہر کیا ہو
وہ ادھر جان دو ہو نا مدو پور
اچھا مدھو پور کی ہو نا مدو پور تو سب لوگ گاؤں کا آدمی رہتا ہے وہ
نہیں وہ گاؤں نہیں کہالتا وہ کہالتا ہے مدھو پور
اچھا اور پڑھتے ا بھی کہاں ہو ابھی
مدو پور میں پڑھتے ہیں ابھی ایک کالج میں پڑھتے ہیں
نہیں تو کولی ج پڑتے ہو نا
ہاں
چلو بنیا پڑھو لکھو بڑھو ن ہوا
نواب نہیں کھیلو کودو بنو نواب ایسا ہوتا ہے نا
کھیل کود اسا نہیں ہوتا کھیل کو بنو ا بیکار اور پڑھو لکھو بنو نا ہواب
کھیلو کودو اس میں بھی نواب بنتا ہے نا بھائی
کون ن ہوا بتا کھیل کود کون ن ہوا بتا
ابھی کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے اس کا بھی فین ہے بہت لوگ
کوئی تو نواب نہیں بنا ا کرکٹ جتنا بھی کھیلتا نواب کوئی نہیں بنا
کیسے نہیں بنا ہے
کون بنا نام بتاؤ تو نام
وراٹ کوہلی وہ کنگ ہو گیا وہ کھیل کے کنگ بن گیا بھائی جتنا جتنا وہ اتنا پڑھا بھی نہیں لیکن وہ دیکھو پورا انڈیا اس کو ا پورا انڈیا اس کو ہ
پورا انڈیا اس کو جانتا ہے
تب تو نواب سے بڑا کنگ ہوتا ہے جانتا ہے نا آپ
نواب کیوں بولتا ہے کیا
نہیں ن آپ کو کنگ نہیں بولتا ہے مطلب کنگ مطلب بڑا آپ کییں گو
کون کنگ ہے وراٹ کوہلی کنگ ہے کیا
ہاں اس کا نام ہی وراٹ کوہلی ہے دو مطلب مان لو کن گئی ہے ہے
ا وراٹ کوہلی کنگ ہے نا
ہاں
ت لوگ کیوں مانتے اس کو نا
ن اس کو کنگ مانگتے ہیں
اچھا میریرا بٹ ٹویلتھ میں میں ابھی ہوں
ا ٹویل تھا تب تو بہت اچھا ہوا بھائی دونوں مل گئے ٹویل ٹویل
اچھا اور بولو
آپ ہی بولو نا ہم کیا بولیں گے اور
ہم بول رہے ہیں کہ آپ کہاں کون سا آج سبجیکٹ پڑا ہے
ہم تو سب سے زیادہ سوشل سائنس سے سبجیکٹ پڑھتے ہیں
نہیں بول رہے ہیں آج کون سا جگہ پڑھایا اسکول میں
ہاں آج پڑھے ہیں میکھ
اچھا اور ٹیوشن
ٹیوشن میں پڑے ہیں سوشل سائنس
اچھا سوشل سائنس اور آج مرسہ میں کچھ ٹکڑایا ہوگا نار
ہاں مذراس میں پڑھے پانچویں اردو دو پنا سنیں مولوی کے پاس
ہاں بڑھیا بڑھیاں
ہاں سب بڑھیا ہے
ہاں
وہ کھانا کھائے نا
تو کھانا بھی بولے نو بجے کھائیں گے پھر کھانا کون سا کھا لیجیے
او میرا ممی بانٹ دیا کھانا تو کیا کریں گے میرا ممی کھانا بنا دیا تو ہم کیا کریں گے کھا لیے کھانا
اچھا جب بھی کھایا بولے اھی نہیں کھائے ہیں نو بجے کائیں گے
تو ممی اتنا جلدی کھانا بنا دی ہے تو کیا کریں گے کھانا پھر گرم گرم کھانا چاہیے نا
کھا چاہیے لیکن تو ابھی بولے آپ نو بجے کھائیں گے نہیں کھائےیں نو بجےھائیں گے ابھی ناشہ چھ بجے ناشہ کیے
تو ابھی ہم نہیں نہا دیکھے تھے ہم نہیں نہا دیکھے تھے کھانا بنا کہ نہیں بنا ابھی جا کے دیکھے تو کھانا بن چکا تھا
ابھی کھانا کھا لیے ہو تو ابھی بولے چھ بجے ناشہ ت کہ ابھی نو بجے تک کھانا کھائیں گے اچانک بیچ میں ابھی توک اب نے کھانا بھی نہیں کھایا بعات کرتے کرتے بول رہے ابھی کھان کایا میرا بہن لا دیا کانا کھا لیا کھانا
ہاں کھانا تو کھا لی ہیں کھانا کھا لی ہیں ابھی تین منٹ پہلے کھائے تھ تھ بھی کھانا تین منٹ پہلے کھائے تھے
ک منٹ پہے تو آپ بات کر رہے ہو میرے سے ب کھان کب کا ہے
تین منٹ سے نہیں دس منٹ سے بات کر رہے ہیں آپ تو تین منٹ پہلے کھائے تھ نا
تین دن پہلے تو اب بات کر رہے تھے
تین منٹ پہلے وہ کہاں بات کر رہے تھے دس منٹ پہلے بات کر رہے اور تین منٹ پہلے کھائے تھے
کرتے ہوئے کیا بات کر رہے ہو آپ
یہاں پر دس منٹ ہو دکھ رہا ہے بات کرتے ہوئے
ہاں توی تو دس منٹ ہو گیا بات کر تو آپھانا تین منٹ پہل کیسےھا لے ہوں گے دس منٹ تو بعد ہی کر رہے ہو تو کھانا ک تین منٹ پہلے کیسے کھا لیے ار بات کرتے کرتے کانا کھا لیے لیکن ایسا منہ سے توواز ایسا نہیں آیا کہ ہم یہاں جو ہے کھا لیے ہیں کھا رہے ہیں
ویسا ہم آواز نہیں نکالتے ہم آآ بات کو لیل کر آواز نکالتے نا
کیا کتنے کا کھے ہو
بات کو مل کر کھانا کھاتے نا ہاں
چارو کیا کرتے ہو
پہلے کھا لیتے اس کے بعد بولتے ہیں نا
اچھا لیکن تو آبپ تو پڑا پڑ بول رہے ہو ایسے ایک سیکنڈ رکے بھی نہیں ہو تو کب منہ میں کیسے ڈالا چاول کیسے بولا سمجھ میں نہیں آیا
منہ میں چاول ڈالتے ہو لل دیتے ہیں بس
ڈالتے ہو اور لل دیتا مطلب کیا ہوا
مطلبا چاول کو چب چباتے بھی نہیں اور لل دیتے ہیں ہاں نگل جاتے
اچھا تب تو آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے نا یہ غلط بات ہے نا
وہچ نہیں ہوتا
ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے ہم کو بتائیے نا تھوڑا
جی ٹھیک ہوگا ہاں یہ کیا ہورہا ہے